ہیلو
ہوں آواز آئیے
ہاں ارے السلام علیکم
وعلیکم السلام کیا بچارے ہر چیز کے ہر چیز کے ایک ایک چیز کے
دو ہزار روپئے دینے کے
میں اس کو تو کیسا کھائے گا ارے یہ تو ہے کیا اس میں دس بات کر سکتی ہے
ہاں
مست پلان ہے
ہاں
کیا کرو بتاؤ
آپ کر رہ ہو گے
اردو کمیونیکیشن میں میں آرام سے رہا ہوں
جی
اپنی منزل پر ہوں آپ کدھر ہے آپ کہاں ہیں کس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں سب سارے ہیں ہو تم سے تمہارے پاس کتنی پندرہ کول اور ہوں گے تیس کول ہوں گے
ان نہیں سا بولتا رہے
انیس ہے ہاں تو انیس کو لوگ کو کمپلیٹ تب کرو گے
جواب بولو
آج ہی کر لو نا ساری کہانی پوری
پاگولوں گا تو
کی آپ کیا بوائے فرینڈ کو دلوا دوے آپ اسی سے بات کرو گے اب کیا بوائے فرینڈ کو دلواؤں تمہارے یہ اپلیکیشن
جلوا د
مجھ سے کیا بات کرو گے تم جو مجھ سے نکلا کی
کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گی جھ
لینی دین تو مجھ سے بھی ہو سکتی ہوں تاری ساری باتیں
ہاں
مطلب ہم نے کیا کیڑے لگ رہے ہیں
نہیں آپ نے کوئی پیڑے نہیں لگے ایکچولی آپ وہ سب پتا ہے نا
ہوں ہوں
انہیں شروع سے بتانا پڑے گا تو تھوڑی سی زیادہ بات ہو جائے گی
تویں وہ اس کا فوٹو سینڈ کرو انیں انہیں اس کا فوٹو دکھاؤ ہونے کا
یہ کیا بات ہوئی آپ کو تو پتا
نہیں مجھے دیکھنا ہے نا انہیں کا فوٹو دیکھنا ہے مجھے جو پتی دار ہونے کے بعد بھی ان سے بات ہو رہی ہے
نہیں
ہاں ہاں
آپ کے فون میں نمبر بھی ہے نا ان کا
کن کا
اننے کاا
سے بات ہو رہی تمہاری
کس
کس سے بات ہو رہی ہے تمہاری بوائے فرینڈ کی
دماغ خراب ہو گیا ہے کیا
مجھے کیا پتا کون ہےا
آپ کے بھائی کی بات کر رہے ہیں
میرے بائی تو وہ ب فڈ بنا ہو توسا میں ہوئے گ ڈائریکٹ جب بھی ہوفی
تو پھر بھی
کیا پھر میں کیا
کیا کیا
اور بتائیے یہ کال ریکارڈیڈ ہے اور اس کال پہ بات بھی کرنی ہے ٹول کمپلیٹ بھی کرنی ہے
لیٹ ہے وہ بھی دیکھ لیتے
کون سی مووی چل رہی ہے
ا نام تو پتا نہیں مجھے
کس کی چلی ہے
میں تمہارے دل میں ہوں
ہ گدو دل میں
پھر گاؤں
اتلر کون ہے بڑیا اور بتائیں کیسے چل رہیے کہانی آپ کیسی مصروفیت ہے یہ بتائیں کیام تیندورا
گڈو بکل
ت تم نے جانے کیوں نہیں آ جان دیتی ہیں تو اتتے بول دیتے تھے بھی ان بالکوں کو جانے دیتی میرے پاس آ جاتی ہے مجھے مجھے بلا دیتی
اصل میں وہ بائک سے گئے
ج
ک سے نہیں گ
پھر
اور کار سے جاتے تو پھر ہم سب جاتے ہیں اور بائک سے تو وہی دونوں جا سکتے تھے یہ دونوں تو نہیں جا سکتے تھے
اچھا
جس
چلیے کوئی بات نہیں چلیے کوئی بات نہیں اب یہ بتائیں کیسے چلیے گانی
اچی ای کہانی ہے کچھ میرد سےے
آپ کی لائف میں کیا چل رہا ہے آپ کی لائف کیسی چل رہی ہے کیا ہے کہانی کیا ہے زندگانی کیا مسم مسائل
سٹ ب چوڑ گچۃ آس م کر
آواز آ رہی ہے
ب ہے
اس میں ففٹی ففٹی پرسینٹ بولنا ہوتا یہ ٹارگیٹ ہوتا ہے اور یہ ک یہ اس کا ٹسک ہے یہ اس کی کنڈیشن ہے آپ بول ہی لے رہے ہو بھائی ہاں بول تو رہی جب ت اس سے بسلہ ہو توب دوسری والی کو دتے تیسری والی کو دے دیں تین تین ہے میرے پاس تو
وہ میرے سے کم بات کریں گے
ہ جی ہ
گزاری ج ب آپ پچھ کیا بے تھ مز کرو ایسا آپ کا کر رہا نہیں نہیں تو نہیں نہیں نہیں میں نے کیا کر دیا
کیا پوچھو گے کیا کرو گے تم
ہاں تو ب فھالتو کی بھڈا پال کیکہ وہ بل بنا دیا کرو میرے نام کا
چ بلا تم سے کیا ہی بولوں
بولنا کیا ہے
کیا بول رہے ہے یہ بتاؤ کیا چل رہا ہے لائق میں اپنی پرسنل لائف نہیں بتاؤ گی مجھ سے
بتایا تو تھا سب کچھ
کیا بھی نہیں پتا بوائے فرینڈ
اس اس کی بات ٹھیک ہو گئی تھی بار بار مت بولا کرو اس کو
تو نمبر کس کا چاہے غصہ آ جاؤ مجھے بن اپنی اپنی باتیں چھپا کے
اس ٹاپک پر بات ہو گئی تھی اور میں نے بتا دیا تھا میں نے اس سب چیزوں کو
چلو ٹھیک ہے اور دوسرا ٹاپک بالکل نہیں ہوتا لیکن بات تو پھر بھی چل رہی ہوگی کہیں نہ کہیں
کہیں نہ کہیں پاگل تھوڑی ہوں میں اتنا اتنا ٹائم ہے میرے پاس اگر اتنا ٹائم ہو میرے پاس تو میں ٹاسک پورے نہ کر لوں
ائے ہائے
یہ م تو جسم جی ب
اسے اسے تو کہتے ٹیلنٹ جد ٹلنٹ ہہ تو واپس اندا ہے جدو ٹائلٹ تھا نا برو یہ میں تمہاری کال اٹھا کیا کر رہا ہوں میں نے تمہ کو کری ہے اٹھائیے
آپ ریسیور ہو میرے
او مائی گاڈ یعنی اپنی کال کمپلیٹ نہ کر کے اپنا گھر برباد کر رہا ہوں دوسرے گھر کا آباد کر کے
تو آپ آپ کی کتنی کول ہو گئی
میری ایک لاسٹ رہ رہی ہے
اورا میری کتے کول ہے
انیس تو یار میری تو کم سے کم میں تو تو بہت بہتوں کا بن گیا نا
ان نیس نہیں ہے گیارہ ہے گیارہ آئے میری گیارہ
اچھا بس تو ٹھیک ہے آج کروا دیں گے آج ابھی
تو گھر کس کا برباد ہے میرا نہ کہ آپ کا آپ کی تو ایک ہی رہ رہی ہے ایک کرتے ہی آپ تیس ہو جائے گی پورا ٹسک کمپلیٹ ہو جائے گا
ارے میرے پاس تو جو تھا وہ بھی چلا گیا
غلطی کس کی ہے آپ کی
اچھا وہ غلطی غطتی کچھ نہیں میں نے بھلا کرا میرے ساتھ بر مت کر د نا گلا دبا دوں تیرا
تان ویر بننے تھے اپ زیادہ
اچھا تو توگی نہیں اب تو مجھے
یہ تو ت آپ نے مجھے دو ہزار روپئے
یہ ہاں میری بک کہاں تھی اب تک یہ تو بڑے یہ تو بڑے اصل اصلی اصلیت سامنے آ رہی دھیرے دھیرے
میرے سے بچپن تک کا وصول لوگے
نہیں ایسا کچھ نہیں ہے
جیسے جیسے پہلے ہزار روپے کا چوگنا لگوایا تھا میں نے
ہوں
اب دو ہزار کا لگا دیا مطلب پیسے بڑھتے ہی جا رہے ہیں پھر تین چار پانچ
کوئی بات نہیں چ نہا کہئی نہیں لراب تو میں لے لوں گا ٹینشن نہ دو ہ نہیں تو پانچ سو تو تم دے رہی تھی مجھے جم ش میرے پاس فو ہڈڈ لڑائیوں کہہ رہی تھی تم دیے کیوں نہیں مجھے
وہ کیش ہوا دیے گئے ہیں وہ ذرا ہمارے کہیں پرسنل کام میں یز ہو گئے
تمہارا کیا پسند تھا م
وہ جو آپ کی خال آئی تھی نا جس کے یہاں پہ
کس کے یہاں پہ
وہاںئی جہاں بھی آئی تھی
ہاں
ہم وہاں بات تھ ہم
تو پانچ چار
نہیں پانچ سو انکلوڈ کرے وہاں پہ ہم نے
چلو کوئی نہیں سیلری کب آ گئی ت ماری
آ گئی
کوئی نہیں اپنی سیل لسٹ میں ڈاب لے نا
نہیں وہ تو آ گئی بابا کیا کون نا
کوئی بات نہیں یار
بالکل چی
پیسے تو مل جائیں گے پیسے کہیں ے دو لیکن جو ح دکھا رہی ہوں وہ کہ نک کے لای
کیا کیا ڈفرنس ہے
اے
ہوں
م بوللی
ہاں
آان نہیںی ار یہی تائٹ بازی دکھا رہی میرے سات میں بیٹھ کے
اور کہ پائے
یہ دو ہزار سے پہلے پہلے دکھا سکتی ت میں اکنٹ ہی نہ کنتا ہے یہ تیرا تب گیم ب جانا تھا پڑے گا یہ ب
یہ یہ بات تھوڑی ہوت آپ اور میرا کام نہ کرو ایسا ہو ہی نہیں سکتا
کیا کر رہے کرنا تھا کرتا
ہ
جی
ایکتا تو ہمیں بھروسہ ہے آپ ا
ہوں لیکن مجھے مجھے تم پہ بھروسہ کیوں نہیں آ رہا تمہاری باتیں سن کے
مطلب آپ کو لگتا ہے آپ کے بازار
وقت ارے بنجرییا وقت دیکھ کر چھوڑ تو رہے ہیں لوگ پر یہ یاد ہے اور آپ اچھا گی کیاٹ ہوگ کمپٹ ہوگی کمگی
کتنے منٹ کے ہو ارے واہ دان میں کی ہو گئی
میں کاٹ رہا ہوں تم سمٹ کرو کاارڈ کیا وہاں سے اپنے
ٹھیک ہے